ہیلو السلام علیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام اور سنا سب کلے
خیریت آپ سنائیں آپ فرمائیں کیسے ہو
ہم بالکل خیریت اور آپ سنائیں
گھر پروار میں سب کریے
سنا ہے آپ کہیں گھومنے جا رہے ہو
جی بالکل
کہاں
کب چلے پھر
کہاں جا رہے ہو گھومنے میں نے تو اچھا منال جا رہے ہو وا وہاں کے نظارے کے کیا خوبصورت ہے یہ اللہ
ہمم ماشاء اللہ وہاں کا سکون ہی کچھ ہوا ہے
ہوں کیا ہوا کوئی دباب دے رہا ہے کیا آپ پہ ایسے لگ رہا ہے دبے دبے بات کر رہے ہو
ارے نہیں ایسا کچھ نہیں
ایسا لگ رہا ہے آپ کی بیگ ہم آپ کے پاس ہی ہے
او ہو ایسا کچھ نہیں ہے بےگم ہے نہیں ہوئی
اچھا اب آپ کی بیگم نہیں آئے گی
ہمم بیگم کی تیاری آپ کو کرنی پڑے گی نا
اچھا ہاں آپ کی بیگم کی پ آئی تو لگا دوں خاندان میں پورا بنا دوں آپ کا وہ کیا کہتے ہیں ایک بورڈ بنا کے لگا دیتی تیوں خاندان میں یہ ہے لڑکا
اتنا فالتو آدمی نہیں ہے نا
اچھا
ہاں ہاں
ا جی اچھا اچھھی ایسا تو ہم نے نہیں فرمایا
ہمم او فرمائیے جچ
ہاں آج ن ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کیسے اپنے شریر کا دھیان رکھا جائے
آج کل زندگی اتنی محفوظ ہو گئی ہے کہ
ہاں آج
لوگ اپنی زندگی میں بہت زیادہ وست رہ رہے ہیں
ہاں تو اسی اسی وستتا کے بیچ ہمیں اپنے کھان پان اور ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی کو کیسے مطلب اپنی ڈیلی روٹین سے جوڑا جائے اس پ بات کرتے ہیں
جی بالکل
ہاں تو فرمائیے آپ کا سواستھ کیسا ہے آپ کا کھان پان کیسا
بالکل خیریت سب خیریت
سب کہہ د ہے
میں اللہ کے کرم سے بالکل ٹھیک ہوں
بالکل
آج پھر بہت دنوں بعد دم دموں ملاق تمیں
ہاں بالکل ہماری بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے اس لیے تو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ میرا ویٹ دین پ بڑھتا جا رہا ہے اس لیے میں نے اپنے کھان پان کو بہت مطلب کیا کیا الا کیا کہوں میں مطلب بہت اپنی زبان پہ کنٹرول کر کے ساری چیزیں آج بند کرنے کا فیصلہ لیا ہے
آنا ویٹ بڑھنے سے پرابلم ہے اور ہمارا ادھر وٹ کم ہونے سے پرابلم ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے آپ تو ویسے بھی ایسے لگتے ہو سوکھے سے ہوا ہی ایک بار اگر آپ چھت پہ ہوئے تو آپ کو اوڑا لے جائے گی
ارے اتنے کمزور بھی نہیں ہیں ہم ہ ففٹی فور پلس ہے ابھی بھی
ففٹی فور پلس ہے یہ کوئی وجن ہے
ہوں
یہ کوئی بازن ہے
ارے نہیں سکسٹی پلس وجن رہتا ہے نا سکسٹی پلس کرنے کا ہے
ویسے آج کل گفتگو بہت دنوں بعرد ہوئی ہے نا
ہوں
آج کل آپ کی اور میری گپتگو بہت دنوں بعد ہو رہی ہے نا
ہوں
کہاں غائب سے ہو گئے تھے اتنے دنوں سے
کچھ نہیں بس اپنے وہی حال ب حال پہ آ رہے تھے
اچھا ایسے کیا بحال ہو گئے اچھا امی ابو کے پاس آ تو
ہوں
ہوں ہ تبھی میں سوچ رہا میں بھی میں بھی ابھی ابھی اپنے گھر پہ ہی ہوں آج ہم لوگ گس تو باہر کہیں نہیں گئے
اور رحمان کہاں گئے
رحمان یہیں کہیں گھوم رہا ہوگا
اچھا
ہاں میں نے اپنے آپ کو ایک
کے سب بنایا اپ نے
عید کا تہوار ہمارا بہت اچھا رہا چلو ا مطلب اتنا اچھا اتنا ساندر ہے اللہ کے اب بتا ہوں کتنا خوبصورت تو دعوت بنائیے ص اللہ یا اللہ
ہوں اللہ کے شکر سے یہ اللہ کی سب خیریت ہے بھائی ہمارا یہاں بھی ایک دم سب اچھا رہا اور ہماری بھائی جان کیسے ہیں
آپ کے بھاابھی جان بھی بہت اچھے ہیں میں نے بھی دیکھا تھاپ اپنے اسٹیٹس اسٹوری پہ لگا رکھا تھا نا انسٹاگرام کی پہ وہ کافی مجھے دیکھ کے اتنا لگا کہ خوبصورت نظارہ ہو رکھا ہے آپ کے گھر گھر کا کیونکہ آپ کے خاندان کے سارے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں ایک ساتھ دعوت کیا لگ نے مجے بھی کپی اچھا اچھا لگا وہ دیکھ کے اللہ کیا آپ بتاؤ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا آپ کا گھر اتنی اچا
پتا ہے ہمارے گھر میں نہا سب لوگوں نے میرے کوئی ج کے اپار دیے تو بہت زیادہ اپار ہو گئے تھے
اچھا تو ادا کر دو ہمارے ساتھ ہمیں تو کسی نے اپہار نہیں دیا عیدی کا مطلب عیدی ہی نہیںید ج کسی نے
ایسا کیوں آپ کی پھوپی وغیرہ لے کے نہیں آئے کیا آپ کی
پوپو وغیرہ سے تو مجھے مطلب لینا نہیں تھا مجھے تو اپنے بیگل سے س لا تون انہ نے بھی نہیں دلایا
ہاں
بیلی
اچھا جی اپنے شوہر سے عیدی لینے کا تھا نا
اب کیا بتاؤ سوہر کو ایسے لگتا ہے پتا نہیں مطلب سوہر کا ریئشن دے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو شاید مجھ سے ڈر لگتا ہے اس لیے وہ میںس کچھ بھی نہیں کرتے
ایسا کیا بات بھی نہیں ہوتی ان سے
نہیں
اچھا جی
ایسے بات نہیں ہوتی جیسے کہ بہت سارے لوگ رشتہ جیسے ہوتے ہی ایک دم لگ جاتے ہیں بات کرنے کے لیے صبح شام کھانا پینا سونا مطلب ہر ٹائم وہئی فون فون فون ایسا کچھ نہیں ہے اپنے بیچ ہاں آپ کی طرح مطلب آپ کرتے ہو آپ کی بیگم سے بات
نہیں میں نا اپنی بھاوی جان سے ایسے ہی لگے رہتے ہیں پورا س شام جب ٹائم ملتا ہے جبھی
اور ٹائم نہیں ہوتا اور ٹائم نہیں ہوتا تبھی بھی کر د ہو نا
ہاں
ہاں اسی کو تو کہتے ہیں اپنوں کے لیے وقت نکالنا کیونکہ ہمارا پورا دن ہمیں پت ہے ہم بہت کام میں بیجی ہیں لیکن اس کے بیچ اگر ہم اپنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں باقاع اس کے ساتھ کچھ تو اپنا الگ ہے
ہمم ایسا تو ہے
سہنا
ہے ن برابر ہے
ہاں بالکل صحیح فرمایا ویسے سے
ہمارے یہاں چاچا پھپی ماما خالا سب آتے ہیں
ہمارے یہاں بھی سارے لوگ آئے تھے
ہے سب عز پہ تو
ہاں گھر گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بچوں کو تو پتا ہے عید کا امتظار تو رہتا ہی ہے لیکن ان کو عید سے اس سے زیادہ عیدی لینے کا انتجارج زیادہ رہتا ہے
ہمم اسی لیے تو بچے اسی لیے تو بچے عید کا انتظار کرتے ہیں
ہاں بالکل
اور
یہی تہوہار تو اسلی رونا پور
ہاں تہوہار بالکل تہوہار کی کیا بتاؤں بچے جب ہوتے ہیں نا گھر میں تو خاندان کے لوگ بات کر رہے ہوں گے نا سیریئس مدا بھی چل رہا ہوگا ان کا کوئی بھی بچے وہاں آ گئے اور ب چ ادم کرنے لگ گئے تو سی ایس مدعا بھی ب کے ساتھ بچے بننے میں مدل جائے گا
ہاں ایسا ہو جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ہم لوگ بھی بچے بن جاتے ج
کچھ صحیح فرمایا آپ نے
ہوں
اور اور سب باقی سب خیریت ہے نا
ہ بس سب خھیریت اور پڑھیں آپ کہ یہاں سب کھیلے ت ممی ابو بھائی جان بھابھی جان
ہاں سب خیریت اور آپ ہمارے یہاں کب تصریف لا رہے ہو
ابھی ت آنے والا تھا پر مائک میرے بجان لے گئے تو ابھی ان مے پاس آئیں گے تو تو زیادہ سوال جواب تو نہیں کریں گے پر بولیں گے صبح تو ت میرے ساتھ ہی آ رہا تھا
پھر آیا نہیں ابھی آیا نہیں پھر اب بائک لینے آئے گ گیا کچھ تو چکر ہے کچھ تو مس اسلا ہے
ہ ایسا ہی رہے گا جی بالکل بیںے کچھ تو مسئلہ آیا کس کے ساتھ آیا وہ کیوں آیا
لیکن مست مسئلہ اس تو ارجن گائے
اں
ایسا ہے کیا ویسا سے مسئلہ جنون کا کیا ہے سپائی جانا ہے
ارے ایسا کچھ بھی ہوں
ایسا نہیں ہے
آواز نہیں آ رہی
پھر تو آ رہی ہے ایسا نہیں ہے
بسے کافی فی اچھا لا مجھے آپ کے ساتھ بات کر کے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا ہم لوگ آپس میں بات نہیں کیے تھے تو پھر کرتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ملاقات ہوگی اس میں باد اللہ
اللہ حافظ
اللہ حافظ